ہلو
السلام علیکم
السلام علیکم
بس پڑی اللہ کہ شک کرے آپ سنائیے کیسے ہو
سب خیریت ہے
اور سب کیا چل رہا ہے گھر میں سب ٹھیک ہے
سب سب ہو گیا آپ کے ابو اا سب ٹھیک
ہاں بس بڑھیا اللہ کا شکر ہے اور آپ کی دعایں آپ بتائیے
کچھ نہیں شام کے ٹائم یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھا رہے ہیں تو کچھ جو ہمارے آس پاس میں جو پیڑ پودے ہیں ان کا انجوائے کر رہے ہیں
ارے بس پتا ہے اتنا پردوشن ہو رہا ہے آج کل بہت زیادہ میں کچھ ٹائم سے نوٹس کر رہی ہوں اتنا مطلب سب جگہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے
وہ تو ہے کہ آج کل جیادہ رہتے ہے مارکیٹ کے اندر ہے نا وہ زیادہ پردوشن پھیل چکا ہے واہنوں کے دوارا بہت زیادہ سانس لینا بہت کٹن ہو رہا ہے نا
ارے بس یہاں رہنا تو سمجھ لو بیماریوں کا گھر اپنے ساتھ میں پیدا کرنا گاؤوں میں یہ ہوتا ہے تازی ہوا ملتی ہے سب کچھ کھلا رہتا ہے پیڑ پودے ہوتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے انسان اپنے فائدے کے چکر میں پیڑ وغیرہ کاٹتا جا رہا ہے
ہاں بہت نقصان ہو رہا ہے ان چیزوں سے بہت آگے کی جو بھوس نا ان کے لیے اور جو بارش وغیرہ ہوتے ہیں جو مانسون وغیرہ ہوتے ہیں سب پر اتنا نگیٹو پربؤ پڑ رہا ہے کہ جو آگے کی جنریشن ہے نا وہ ایک طرح سے یہ سمجھو ختم ہوتی جا رہی ہے
وہ ہوگ نا دیکھو جب آنے والے مستقبل کے لیے آپ کچھ اچھا نہیں کرنا چاہ رہے آپ کیا کر رہے ہو اپنے فائدے کے لیے بس اپنی چیزوں کو جس سے تمہیں لگ رہا ہے نا کہ ہاں بھائی مجھے اس سے فائد اس چیزوں کو آپ اپنا رہے ہو اور بیماریاں آپ کی اور آ رہی ہیں وہ آپ کو دکھنی نہیں ہے کہیں گندی گیت نہیں ہو رہی ہے آلودگی کہیں کیسا پالوشن ہے کہیں ہا کا ہے کوئی کیسا ہے جب باہر نکلو نا تب پتا چلتا تار
شام کی طرف اتنا اتنا پردوشن میں نے کہا ہائے ال لائے کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں سانس لینا درلب پڑ رہا ہے
ارے ایک تو نا دیک گاڑیاں کتنی ہو گئی ہیں سی این جی پیٹرول ڈیزل اتنے سارے تو فیول وغیرہ ہو چکے ہیں نا اور روڈ پہ نکلتے دنیا بھائی گاڑیا لو ای رکش لو سب کچھ لو تو ہر طریقے کی گندگی ہر طریقے کے ہ سب کچھ ہمارے اندر ہی رہتی کیونکہ ہم سانس لیتے ہیں تو وہ ہمارے اندر تو جائے گی
صحیح ہے جو بیماریاں بہت اتپن کر رہی ہیں بہت بیمارییاں اتدک ہمارے پھیپڑوں پر اتنا پرواہ پڑتا ہے اتدک
اب آج کل کیا ہو رہا ہے کچی عمر میں ہی لوگوں کی سانس پولنے لگتی ہے
وہ اسی اسی وجہ سے نا جو اپنے کے پھیپڑے نا وہ مجبوط نہیں ہو پاتے ہیں تو ان کا ہیومن سسٹم ہے نا وہ پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے
ہاں کیونکہ اس کو پراپرلی اس کو اچھی ہوا نہیں مل رہی ہے نا اس کو ایسی ہوا مل رہی ہے وہ بھی گندی جو ایئر پالوشن کی گندی گیس سو کی وہ مل رہی ہے کھلی ہا نہیں نہیں مل رہی دیاا جو وہ اچھے سے ریلیٹ کر پائے آکسیجن اچھے سے لے پائے
بالکل صحیح بول رہے آپ آج کل کی پیڑ جو آج کل جون چکر وہ بھی کم ہو چلاا پہلے لوگ سو سو سال سے اوپر جاتے تھے آج کل تو اسی ساٹھ پچاس یہی ہو رہا ہے نا وہ بہت جی اتر بھی کم ہو تو چلا جا رہا ہے ہر کسی کا
پھر پھر یہ ہوگیا کہ دیکھو ہم لوگ اتنے آلس پور ہو چکے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہ کمائی کی اور تو بھاگ رہے لیکن ہم اپنا شریر کیسے مضبوط رکھ ہاں ہمیں اپنے شریر میں کیسے صلاحیت پیدا کرنی ہے کیسے پ ان سب چیزوں سے ہم پیچھے ہو رہے ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ میں ہم ہم نے لائن سیٹ کر لیا ہم صبح آفس جانا ہے شام کو واپس آنا ہے پھر اللہ تعالی کہتا ہے چلو ٹھیک کیا میں نے تمہ رک دیا ہے تم کمائی کا ذریعہ دیا ہے لیکن تم اپنے اوپر بھی تو دھیان دو ہو ہے نا اپنے آپ بریان تو وہ نہیں ہوتا اور پھر وہی جو پیسے تم چار پیسے کما رہے ہو وہی دوائی داروں میں لگا رہے ہو
کیا ہے کیا جیون ہے کیا ادش جیون کا پھر جب اللہ کا اللہ کا مطلب جو ادش ہے اس کو پورا نہیں کیا تو کیا مطلب رہا پھر جیون جینے کا مطلب
جبک اللہ تعالی نے صاف صاف کہا ہے کہ میں تمہیں زندگی دے رہا ہوں تو سمجھو لپ اپنی زندگی کو اس طریقے سے جیو کتنا تو تم کسی کا دل دکھاؤ ہاں نہ کسی کا دن دکھاؤ نہ کسی کے لیے برا کرو تم جتنا ہو سک کیا اچھا گ ہاں اپنے لیے بھی دوسرے کے لیے بھی ہاں پر نہیں ہو پا رہا ہے ہو نہیں فارم ہے گیسی پ
آج کل یہی ہے کہ نا لوگ ہر کوئی بھی ہو پرسوارتھی نہیں ہے جو اپسوارتھی زیادہ لوگ ہیں آج کل کیونکہ دیکھو خود پیسے کمانے کے چکر کر میں پیڑوں کے کٹائی کر رہے ہیں جو کہ ان کو یہ نہیں پتا گ مار لک کتنا ہانی کارک ہے
ہاں ہاں یہ تو ہے
چھ لال اس پر ڈیپینڈ ہے آج کل
جی جی یہ
بالکل ہ اور جو یہ نہیں پیڑ کاٹنا انلی سوکھے پیڑوں کی بنتا ہے بٹ نہ کہ یہ ہرے پیڑ ہے نا ان کا نہیں بنتا ہے پھر بھی لوگ جو ہرے پیڑ برے کیسی بھی ہوں سب کو کاٹتے ہیں کچے پیڑ نہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پیڑ سوکھ جاتے ہیں ان میں کوئی وہ نہیں رہتا ہے ان کو کاٹنا جائز ہے پھر بھی یہ تو نہیں کہ کہیں پر بھی کسی پرک سے بھی پرتبندند کئی پرک کے لگا رکھ
اب تو یہ ہو گیا ہے دیکھو جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہمیں اس چیز سے فائدہ مل رہا ہے اس چیز سے نقصان ہو رہا ہے چلو اس جڑ کو ترنت ہی کاٹ دو انسان اتنا پکار ہو چکا ہے اس کو لگتا ہے نا یہ چیز ہمیں نقصان دے رہی ہے چلو اس کو کاٹ اس کو ہٹا دو گ
وہ تو یہ سال دو سال بعد شاید آکسیجن کے سلینڈر نہ لینے پڑے ایسی استتی آ جائے
اب دیکھو نا جو دیسی لوگ ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں دیکھو ہم تو کبھی گاؤں گئے نہیں لیکن ہمارے امی ابو سارے گاؤں وغیرہ کے تو ان کو پت ہے بھائی یہ گاؤں جاتے ہیں نا تو ان کو تازی ہا ملتی ہے دن اچھا لگتا ہے صبح اپنا ٹائم سے اٹھ جا ہے یہاں کیا ہو شہروں میں شہروں میں دس دس گیارہ گیارہ بجے تو اٹھا جاتا ہے ویسے ہی شریر ڈاؤن کر لیا اپنا لیٹ اٹ کے ٹھیک ہے اوپر سے یہاں پہ یہ ہو گیا بے فکر ہے یہاں کچھ کمانا دمانا ہے نہیں اپنے سپنے اپنے کاروبار کر رکھے ہیں خود کے اپنے جب مرضی اٹھو تب مرضی جاؤ آدھا شریر ویسے ہی ڈاؤن ہو گیا پھر باہر نکلو تو پالش
بالکل صحی ہے جو آ بول رہے ہیں نا ہم بھی ایسے گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں تو ہم یہاں گاؤں میں رہتے ہیں تو ہم کو یہاں جو دیسی نیچرل چیز ہے وہ ہم کو بہت زیادہ پسند ہے اور جو ہمارے جیون میں بھی اچھی ہےوگ آ گیا ہیں بالکل اور سب سے زیادہ تو یہی ہے کہ بیسٹ گاؤ سے بیسٹ ہوا کہیں نہیں مل سکتی جو شھ دیسیی آکسیجن ہے نا وہ آج کل گاووں کے اندر ہی رہ گئی ہے نہ کہ
ہاں ہاں یہ تو ہے ہی اور ویسے بھی دیکھو نا شہروں میں جگہ جگہ اتنی مطلب گھٹن سے ہونے لگی ہے نا اب تو سب جگہ پہنچ گا
کارخانے پ
یااں فیکٹریا وغیرہ زیادہ ہو وہی نا چھوٹے چھوٹے آفس ہو گئے کہیں پہ کسی چیز کا کام ہو رہا ہے کہیں مشینوں کا کام ہو رہا ہے
ہوں
تو وہ ہرد نکے گا پالش مکس ہو رہا ہے اس میں
بالکل صحیح
اب دیکھو کاٹیج جگہ جگہ اتنا کٹیج پڑا رہتا ہے کہیں پہ کیسا کوڑا کہیں پہ کیسا کوڑا آتی اس کی گندگی اور یہ اپنا پتا نہیں دنیا بھر کا کیا کرتے ہیں آس پڑوس میں کوڑا پھیلا دیتے ہیں تب بھی اب تو یہ ہو چکا ہے کہ ب جگہ جگہ گھر گھر کوڑا لینے آتا ت گاڑی
ہاں بتے ہیں
بھی نہیں ڈالتے تب بھی وہ اپنے گھر کے دروازے پ آ کے ڈال دیتے تھ ہیں آ
اتے دیکھ اور دیکھو اب ج مانسون کے بعد میں فصل وغیرہ آئیں گی تو کتنی شدھ ہوائیں آتی ہیں کتنی چییر لگ پپ پردیشیواں ہے فصل وغیرہ ہوتی ہیں باجرہ کی گیہوں جو رائی پر تو یہ جو اتنا وہ پردوشن پر پرباؤ ڈال رہے ہیں تو وہ گاؤوں کے لوگ گاؤوں کی کھیتی یہ ڈال رہی ہیں
جی جی جی جی ہاں بس بڑیا اللہ کا شکر ہے ہم تو بس میں سونے ہی جا رہی تھی تو سوچا تھوڑی آپ سے بات کر لوں بہت ٹائم سے سوچ تھی کہ آپ کو فون کروں ٹائم ہی نہیں مل رہ تھا تھوڑا سا فس کے چکر میں بزی اتنی ہو جاتی ہوں
ہوتا ہے جو
یہ بہت بڑی بات ہے کہیں تو انسان روزی کے لیے پریشان ہے اللہ تعالی نے مجھے روزی دے رکھی ہے تو بھائی اس کی عزت تو کرنی پڑے گی
ضروری ہے سب یہ جو جیون کا ایک ہاں
آپ سے بات کر لیتی ہوں
چلو جو آپ کی کرپا ہو گئی ہمپ سے بات
ہاں ہاں اور پھر بتائے گرمی میں آپ دیکھو نا صبح جانا ہوتا ہے شام کو آنا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ تو ٹرانسپورٹ کا پالوشن مار دیتا ہے مجھے پبلک ٹرانسپورٹ سے میرا آنا جانا ہے اتنی بھیڑ بھاڑ اتنی گندگی نہ دھواں بس وہی والی بات دیکھو چار پیسے کمانے ہیں اگر میں اسی میں لگا دوں گی کراائے بھاڑے میں پرسنل میں تو پھر مجھے بچے گا کیا وہ مج ہاں ہاں پھر مجھے مجبوری میں دیکھو لینا پڑتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ بٹ وہ میری حالت اتنی ہی خراب کر دیتا ہے اتنا مجھے کمزور کر دیتا ہ میں گھر آ کے نا اتنی تھک جاتی ہوں نہ کسی سے ملنا نہ کسی سے جلنا کچھ نہیں رہتا اور پورے دن پورے دن پورے ذہن میں جب تک صبح نہیں ہوتی نا تب تک میرے دماغ میں نا وہ دھواں گھومتا رہتا ہے
ویسا تو بہت تا ے ہے کی اب آج کل لوگ جاگروک نہیں ہے چیزوں کے بارے میں ویسے تو بہت ہونے لگے دھیرے دھیر جاگ رک
جی جی جی جی سٹارٹنگ میں تو یہ ہوتا تھا کہ عادت میں ا پبلک ٹرانسپورٹ کی تو وامٹ وغیرہ ہو جاتی تھی
ہاں اب اتنا
ذہن میں بڑھ جاتی ہے تو اس کو محسوس ہی کرتی رہتی ہوں میں کہ ہاں یہاں سے ایسی آ گی یہاں سے ایسی کیا رہ یہ پتا ہو کیا
بالکل بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ وہ ایسا ہی ہے کہ لوگ کچھ نہیں آج کل ان چیزوں کے خلاف خود کو نہیں سترک کر رہے ہیں نا
وہ اس لیے نہیں کر پا رہے نا دیک سب اپنے اپنے لائف میں بزی ہو چکے ہیں حالانکہ وہ کر کچھ نہیں رہے پر ہاں پھر بھی بزی ہے مصروف ہو رہے ہیں
وہ تو ہے
نے ہم کیوں آواز اٹھائے جس کو پریشانی ہوگی جس پہ بیتے گی وہ دیکھے گا حالانکہ اسر تو دھیرے دھیر سب کو ہی پڑتا ہے نا
جس کی انگلی کٹے وہ درد جیلے
ہاں لیکن یہ پالوشنس وغیرہ کا تو دیکھو ایسا ہے تو سب کےثر پڑتا ہے
سب پورے ہیومن سسٹم پر پورے ن سر پ پراکرتی پ اصر د تئیے تو ہم سب کا یہ داتو ہے کہ پیڑ اتیہدک ماترا میں پیڑ لگانے چاہی ہم سب کو
ہاں ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہم مطلب اچھے سے اچھا کریں
ہاں جس سے کہ سرکار کا بھی یہی کہنا ہے کہ چیلا گرین ڈاڈ ہر راج میں لگانے ہیں
جی جی اور ہونا بھی چاہیے یہ
چ میں نے بھی کافی سارے پیڑ لگا رکھے ہیں جو سپیتا کے بول
بہت بڑھیا اچھی بات ہے لگانے میں چاہیے چلو بڑھیا آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگا ٹھیک ہے پھر کرتے ہیں بات ٹھیک ہے اللہ حافظ جی
اللہ حافظ